وعلیکم السلام السلام علیکم آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہووں سر ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے اور گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ سب ٹھیک
ج اچھا ٹھیک وہ میں آج سوچ رہی تھی آپ سے بات کروں آج کل نا خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا
میں بھی سوچ رہی تھی میں آپ سے اس ریگارڈنگ بات کروں عورتوں کو ہمیشہ پیچھا پیچھے رکھا گیا ہے ہر ایک معاشرے میں
بالکل کیونکہ تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں
آپ تھوڑا زور سے بات کرو
میں بول رہی ہوں کیوںکہ تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ سوچ کو ویسی ہی کرتی ہے ہر انسان کو بہتر فیصلہ کرنا سکھاتا ہے
ہر ایک کے لیے تعلیم ضروری ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو تعلیم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے
یہ بات صحیح ہے مگر عورتوں کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا
ہوں تمہارے خیال میں تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے
ہاں بالکل ہر ایک کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں اس سے سوچنے سمجھنے کا سہ مطلب وہ بڑھتا ہے مطلب وہ انسان اچھا فیصلہ کرتا ہے اس کو پت ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے کی اب مطلب ہر ایک کے لے ضروری ہے مگر مجھے لگتا ہے لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیوںکہ آگے جا کے ان کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ان کی زندگی میں کیا ہوگا اگر ان کو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی تو وہ انڈیپینڈنٹ بن سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا یہ کسی کا اس کسی پر محتاج نہیں رہ سکتی
ہاں انڈیپینڈنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بچوں کا آگے جا کے خیال بھی رکھ سکتے ہے ان کا مستقبل بھی
کو ضرورت پڑتی ہے تعلیم کی وہ کہئی جائیں
اورورت ہو تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے
بہت زیادہ ضروری ہاں صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں اور پورے معاشر معاشرے کا بھی بہتر ری میں حصہ لے سکتی ہے
ہ کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ خیال ان کا صحیح ہے
یہ سوچ درست نہیں آج کے دور میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم ضروری ہے
اسلام بھی علم حاصل کرنے کے لیے ت اسلامی اس اسلامی علم کو بڑھانے کے لیے نصیحت د انہوں نے بھی بہت ساری کتابوں میں ہم میں نے پڑھا ہے کہ تعلیم عورت اور مرد کے لیے ایکولی ہونی چاہیے کیونکہ جتنی تعلیم مد کی مارد کے لیے ضروری ہے اتنی ہی عورت کے لیے بھی ضروری ہے
بالکل علم حاصل کرنا مطلب کوئی گناہ نہیں ہے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اہمیت رکھتا ہے تعلیم انسان کو بہتر اخلاق اور س سمجھ دیتی ہے
جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو بچے بھی تربیت بھی تو بچوں کی تربیت بھی بہتر ہو سکتی ہے
بالکل ماں بچے کی پہلی استانی ہوتی ہے اس کی تعلیم پوری نسل پر اثر ڈالتی ہے
ہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی پوری پورا گھر ہی روشن ہو ہوتا ہے
بالکل مطلب اگر ماں مطلب انہوں نے پڑھا ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا سک ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو عورت پڑھی لکھی ہوتی اور جو مطلب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس اس گھر میں مطلب اس سمجھتی ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس گھر میں زیادہ لڑایاں بھی نہیں ہوتی ہے جو مطلب جاہل ہوتی ہے میں میں جاہل ہی بولونگی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہو پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے وہ ایسے پرانے خیالوں میں ہوتی ہے وہ بولتے ہیں یہی ہےصحیح وہی ہے کل میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جو پرانے لوگ تھے وہ غلط تھے مگر مطلب جو یہ ہے مطلب آگے آگے جو نیا آ رہا ہے وہ الگ سوچ رکھتا ہے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے اس کے ساتھ مطلب چلنا ہے ہمیں وہی سوچ اب ہا مطلب ہاں اچھے طریقے سے مطلب غلط بھی نہیں کرنا ہے مگر اچھے طریقے سے وہ بھی اپنانا ہے
ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی میرے خیال سے مجھے لگتا ہے جو یہ پرانے لوگ تھے یہ لڑکیوں عورتوں کو اسی لیے نہیں پڑھانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے جو یہ خیال تھے گیسے پٹے تھے وہ سوچتے تھے مطلب جو انہوں نے روللز ریگولیشنز بنائے تھے وہ ایسے ہی مطلب رہے اگرہما ان کے خیال سے اگر اب لڑکیاں پڑھیں تو ان کو کیا ہوتا تا کہ ان کو لڑکیوں کی نالج ملتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسی لیے وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ ہی نہیں اگر لڑکیاں پڑھے گی ہی نہیں ان کو دماغ مطلب کچھ دماغ میں وہ چیزیں آ ئیگی ہی نہیں اسی لیے وہ کیا کرتے تھے پر لڑکیاں پڑے ہی نہیں تو ان کو پتا ہی نہیں ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تعلیم سے تعلیم سے کیا ہوتا ہے لڑکیاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کا صحیح کیا ہے غلط ہے مجھے کہاں پر بات کرنی ہے کہاں پر بات نہیں کرنی ہے
بالکل اور میں نے یہ دیکھا ہے جتنا بھی میں نے آج تک دیکھا ہے اگر کچھ مطلب ماحول ہے یا کچھ کہی جگش مطلب ہے دس گھر یا پندرہ گھر اگر وہاں پہ یہ چل رہا ہے یہ رول چل رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے اگر اب ایک دو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اگر وہ جا رہی ہے پڑھنے کے لیے ان کو ایسے دیکھتے ہیں ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی جرم
جرم کر ہا صحیح
مطلب ہاں مگر وہ دیکھتے ہیں ان کو ایسے وہ جیسے جرم کرے اور دوسری بات آگے جب بہت ٹائم ہوتا ہے پھر ان کو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہی صحیح اور ہم گاہ
ہم غلط تھے ان کو پتا مت ہوتا ہے یہ انسان کو خود تعلیم لینے کا ایک لڑکی کو خود بھی تعلیم لینے کاششو
جب جب اس اسلام میں یا کسی بھی مذہب میں یہ نہیں روکا گیا ہے کہ مطلب ہاجو یہ ہے کیا بولتے ہیں تعلیم جو حاصل کرنے کسی بھی مذہب میں یہ روکا گیا نہیں ہے تو لوگ کیوں روک رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے سے
یہ لوگوں نے خود ہی بنائے ہے یہ رسم رواج اصل میں اگر ہم دیک لیں گے اسلامی کتاب قرآن قرآن میں بھی لکھا گیا ہے کہ تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو لوگ ہی خود کیوں کرے یہ صحیح ڈسائڈکرے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے ان کو انہوں نے خود ہی بنایا ہے
ایک تو یہ مسئلہ ہے کچھ جگہوں پہ تو دوسرا مسئلہ ہے کچھ جگہوں پر غربت کچھ جگہوں پر دور اسکول ہونا اور کچھ جگہوں پر غلط روایتیں اس کی وجہ بنتی ہے
بالکل صحیح گاؤں شہروں میں تو پھر بھی فرق آ گئی ہے گاؤں میں زیادہ ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو مت پڑھاؤ لڑکیوں کو اگر باہر نکالیں گے ان کو باہر کی ہوا لگے گی وہ ہماری بات نہیں مانیں گی ایسی ایسی چیزیں صرف خالی لڑکیوں پہ تھوپی جاتی ہے ورنہ اگر ہم دیکھیں شہر کی لڑکیاں کیا کرتی ہے وہ کام بھی کرتی ہے گھر بھی سنبھالتی ہے اور بچوں کو بھی دیکھتی ہے مطلب ہم ان شارٹ اگر ہم یہ دیکھیں کہ لڑکیاں پورا گھر بھی سنبھالتی ہے اور باہر کا بھی سنبھالتی ہے اور مردوں کو کیا ہے مردوں کو وہ چیز پسند نہیں آتی ہے کہ ہم لڑکیوں سے عورتوں سے پیچھے رہیں
بالکل ایک تو یہ بات ہے مگر سب سیم نہیں ہوتے ہیں کچھ والدین تو اپنے بچوں کو ساتھ دیتے ہیں کہ جاؤ مطلب اپنا مستقبل بنا اور دوسری بات لڑکی کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے اگر میرے والدین جو میرے یہ ہے وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے بھروسے کو مطلب مان رکھنا ہے ان کے بھروسے بھروسے کو صحیح سلامت رکھنے اپنی حفاظت کرنے آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہو تو آپ کو صرف یہی کرنا ہے
لڑکیوں کو خود تک ہے کچھ ایسی لڑکیاں بھی ہے جو مطلب معاشرے کو غلط پیغام دیتی ہے ان کچھ لڑکیوں کی وجہ سے باقی لڑکی بھی بدنام ہوتی ہے اصل میں ساری لڑکیاں سیم نہیں ہوتی ایک جیس نہیں ہوتی ہے کچھ لڑکیاں غلط ہوتی ہے اس وجہ سے ساری لڑکیوں کو کا نام لگتا ہے
ہوں ایسی صورت میں حکومت اور معاشرے دونوں کو مل کر مدد کرنی چاہیے تاکہ ہر بچی کو تعلیم مل سکے مطلب جو حکومت ہے جہاں پہ اسکولس نہیں ہو یا کچھ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے کئی بار تو گاڑیوں کا بھی مسئلہ بہت ہوتا ہے کئی بچے تو پیدل چلتے ہیں جب تک وہ اسکول پہنچتے ہیں ان کو مطلب وہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھے اب وہ بہت تھک چکے ہوتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے حکومت کو بھی اس کے بارے میں کام کرنا چاہیے بات کرنی چاہیے
مگر اگر ہم ایک چیز دیکھے وہی سے انیں گاؤں سے جن گاؤں ا کے سکول بہت دور ہوتے ہیں ان کو بائی فوٹ جانا پڑتا ہے وہی سے کچھ لڑکیاں لڑکے ایسے لڑکیاں اور لڑکی کے بھی ایسے نکلتے ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے
بالکل بالکل ہاں میں نے بھی بہت بار سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ مطلب جو گاؤں سے ہے جن کو فیسلٹیز نہیں ہوتی ہے وہی محنت کرتے کیونکہ آپ نے بھی یہ کہاوت سنی ہوگی کیچڑ میں ہی کمل کھلتا ہے
کیچڑ برابر ضروری
ہوں اسی لیے ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے کچھ بچوں کو تو بہت ساری مطلب فیسلٹیز ہوتی ہے وہ پھر بھی نہیں پڑھتے اس لیے اگر اگر ہ مطلب کچھ لڑکیاں جن کو ماں باپ بولتے ہیں کہ کہ نہیں پڑھنا نہیں ہے پھر بھی وہ پڑھتی ہے اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے والدین نے یہ دیا ہے کہ نہیں جاؤ تم پڑھو ہمیں اس کا فائد اٹھانا
کچھ سہولت میسر رکھی ہے تو ہمیں ان چیزوں کا فائدہ اٹھ اٹھانا چاہیے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی ابھی ٹائم ہے تو ہمیں اس ٹائم کا صحیح جگہ پہ یہ استعمال کرنا چاہیے
بالکل تعلیم انسان کو صرف حقوق نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا بھی سکھاتی ہے
تعلیم سے ہی دنیا چلتی ہے تعلیم سے ہی انسان کو اصل اور غلط کی سیکھ ملتی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اچھا اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ ٹھیک ہے